ہیلو
اس کو سی پی کرما تو ہوتا ہے
نہیں
ہاں تو ہوتا ہے ہ بولو بس شکر الحمد ل اللہ آپ ٹھیک سے ہو اچھے سے ہو
ہاں یہ ایک کریں گے تو اب پھر بزی ہو کے
نہ میں پھر کروں گی نا آپ کو یہاں سے کال جیسے ابھی کیا میں فری ہو جاؤ ہ نہ ابھی میں کہاں پھر مجھے نیچے چائےائے ہے نا گیس اس پہ لا کر کے اگر فری ہو گا نا میں آؤں گی میں کرونگی کال یہاں سے
اوکے کوئی بات نہیں ہے آپ کتنے بجے چائے پیتی ہو آج تو آپ نے کھانا لیٹ کھایا
پانچ بجے تک لیں گے بیٹی کو دینا وہ بھی مارتا اس اس کو سر میں درد ہے اس کو چائے دینی ہے اور ٹھیک وہ اور اور بولو
وہ آئی کوئی پیچھے سے کچھ آواز آئے
اور آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک کوئی اچھا ٹھیک چھوٹی و وہی بیٹی اچھا
ہاں دی کر دی نا شو پرسوں بھی کیایا تھا نا باز نہیں کر میں نے اس کو بولا فاطمہ جان کو
اچھا ٹھیک ابھی چب وہ ابھی چپ کر کے بیٹھی ہے
وہ باہر سےکل گئی
ٹھیک ٹھیک ہاں میں ٹھیک ہوں آج کیا پکایا
پنیر پکایا
اچھا ٹھیک ٹھیک
کھا لی لیے
اچھا ٹھیک صاف کچھ نہ ڈالا
نہ خالی یہ تھا اور ٹماٹر اور پنیر بچوں کے لیے وہ میٹ نہیں کھاتے وہ ٹماٹر پنیر نہیں نہیں میرے ب چے نہی کھاتے دو بچے
اچھا ان کو کچھ آیا مزاج کسی کا
ہاں
اچھا ٹھیک بس آپ ہی کسی ٹاپک پر اٹھاؤ بات سمجھ ہی نہیں آتا اچھا بنٹی دیدی کا میں بول رہی ہوں
بنٹی دیدی ہیں ز وہ گئی مکان پہ آپ مجھے وہ آپ جاتی ہو نا اسکول آپ کیا پڑھاتی ہو بچوں کو وہاں پر
میں پڑھاتی ہوں ا ان کو ایس ایس ٹی بی ای وی ایس بھی اردو بھی سکن تھرڈ فورتھ ففتھ میں ہوں نہ فریشر میں میں ہوں نا فریشر مجھے کم ہی ٹائم ہوا اسی لیے میں ایل پی ان کو ہی پڑھاتی ہوں سکس ففتھ تک ہاں
کتنے مہینے ہو گئے
آٹھ مہینے لگ بھگ آٹھ ہاں ہاں ہاں بہت نزدیک ا ں تین منٹ لگ کے وین آتی ہے اسکول کی تو
ہاں وہاں پہ کتنے تک وہ اسکول میٹرک تک
ہاں میٹرک تک ہے
اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ نے کمپلیٹ کیا پڑھنا
ہاں میں نے کیا نا پی جی کمپلیٹ
ا پڑتا تھا ںا
میں دے میں دیکھ رہی تھی کہ بی ایڈ کرو بی ایڈ پھر مشورہ نہیں آیا
آ روزو ڈالو
ہاں دیکھوں گی ارے آج آج آپ کو لگتا ہے جاب ملتا ہے آسان آسانی سے ہم بھی اوپن میرٹ میں آتے ہیں ہم مطلب کیا اوپن مییرٹ مثال ہم بیکورڈ میں نہیں آتے ہم اوپن میرٹ مے آتے ہے مطلب اگر پن میرٹ میں نائنٹی لانے ہیں پرسنٹ ہمیں بی لانے ہیں نائنٹی تب جا کے کچھ ہوگا آپ کو تو پتا ہی ہوگا آج تو بہت کم ملتی ہے نوکری
ہاں اور کیا
یے تو قسمت میں پھر قسمت میں لکھ
یے اپنے ہاں یے قسمت ہے سچی بات
اور کیا قسمت میں انسان کو قسمت بھی اچھا ہونا چاہیے محنت بھی ضروری ہے لیکن
ہونی چاہیے نا
محنت بھی ضروری ہے میں نہیں بولوں گی محنت ضروری لیکن لک لک بھی ضروری ہے
نا ہاں
میں نے بہت دیکھا مطلب ابزرو کیا اب دیکھتا ہے نا انسان لگ
او سچی بات وہ ہے وہ بات سچی ہے
میں نے دیکھا نا ہمیں بھی گیا تھا نا امیر وہاں جب باہر ان کو جانا تھا انجینئرنگ کرنی پھر وہ واپس آیا ان کو لاک ہی نہیں تھا ورنہ وہ آج کماتا ہوگا بہت
ہاں یے سارے اللہ کی مرضی ہے
اس کو اس کو گورمنٹ دے گا پے اس وقت اس کو گورنمنٹ نے اس کا خرچہ اٹھایا تھا
یے قسمت ہونی چاہیے ہر کو
پھر آیا وہ واپس تو ہاں پھر اس نے پڑھا گریجویشن کی نان میڈیکل میں پھر آئی ٹی آئی کیا وہ پھر بھی تو میں بول رہی ہوں کی قسمت
اور کیا بس سچ
پھر اس کو دیکھو کیا ہوا شادی وغیرہ اس میں بھی کتنا ہمیں مصیبت اٹھانا ہمیں مصیبت اٹھ اٹھانا پڑا کتنے سال
اس میں بھی اللہ کا شکر ہیں اللہ نے بات
آپ کو تو ہاں آپ کو تو پتہ ہی ہے اتنا
مجھے ہاں سب کچھ پتہ ہے
ہاں عمر کو کس دیکھو اس کو کیا ہوا ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں دماغ میں ہی نہیں تھا کی یے ہو جائے گا
ہاں سچی بات ہے
اللہ کی قسم انسان بے بس ہے
سچی بات ہے ہم اللہ تعالی سب کو رحم کرے
ہاں کب کیا پتہ ہے کی کیا ہو جاتا ہے
ہمم وہ کسی کو نہیں پتہ ہے
ہے نا
ہوں میں نے بیٹی کو چپ بول دی یہ بچاری کرنا چاہتی بات نہیں بولتی چپ چپ
تھی وہاں
فری ہے نہ باجی
یہ بات کر سکتی ہے م ہاں یہ کرتی ہیں بات
آپ کرو گی اس کے ساتھ بات کرو اس کے ساتھ بات نہیں یہ یہ کرو بات آ جا کرو بات اس کے ساتھ بات کرو سلام کرنا
وعلیکم سلام آپ ٹھیک ہو
ہاں
ٹھیک ہو نام کیا آپ کا نام کیا ہے
کیا
آپ کون ہو
آپ کو پتا ہے میں کون ہوں جو ا آپ آئی تھی نا بغ مہتاب
ہاں
پرسوں ائی تھی نا باغ مہتاب میں تھی نا وہاں پے جب کھیل رہے تھے ان چیزوں سے
میں وہ میں وہی ہوں جو بال افا کی چیزوں سے بال اور تھاپ کے ساتھ ایک بچہ آپ کا کزن آیا یاد مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے آیا یاد
ہاں اور تھی
وہ کہاں گئی اب
ادھر بیٹھ گئے
اچھا میں دس منٹ یہ دس منٹ ہو جائیں گے پھر کاٹو آپ کو پھر نیچے کام ہے
ہو گئے
آپ کو پھر نی ٹھیک ہے آپ کو پھر نیچے
ہاں میں جب کروں گی آپ کو کال واپس پھر ااور میں کروں گی شام تک ہم ختم کریں گی اب تین ہی ہے نہ
اوکے اوکے تب تب وہیں سے کرنا ٹھیک ہے
میں یہی سے کروں کہ آپ کو کال آپ یہ یہ رکھنا کھلا ایپ پھر کرریں گے دو ایک آپ ایک میں پھر کریں گے بعد میں اور بریک پھر تو پانچ و جائیں ختم کل میں کروں گی پھر اس کے ساتھ بانٹی کے ساتھ آپ دییے نا نمبر بھی آپ نمبر بھی دینا
ہاں بانٹی دیدی کو بولنا اس کے ساتھ بھی کرنا وہ وہاں سے میں مجھے کر سکتی ہیں
میں دوں گی اس کو نمبر آپ کا آ و اسی نمبر پہ اید یہ کیا نام ہے بھائی کا آپ کے
زیرو سیون دینا یہ
ہاں یہی نا آج میں یہی نمبر دوں گ جس کو میں بولوںی اس کو کرنا ہے اسی نمبر
اس کو بھی میرا نمبر بھی زیرو سکس زیرو زیرو لیکن مجھے آج اسی پے آتا ہے فون اسی پے آتا ہے آج کل ٹھیک
میں بولوں گی یہ فیصل کا نمبر ہے آپ کا نام کیا ہے آپ بھیجو میں نے بولا نہیں
علیزہ کیا بول رہی ہے
وہ گئی نہیں کیا
اچھا ٹھیک وہ پیاری ہے اور پیاری باتیں بھی کر
یے بہت باتیں کرتی ہے
ہاں
بازو کم کم پڑری
لیکن گرمی میں فرق آئی
ابھی فرق نہیں ہے اپنا موسم تھا نا گرمی کا آج ٹھنڈی اچھی ہے
ہاں وہی نا میں بول رہی ہوں کی ٹھنڈی ہے
ہمم
ٹھنڈی ہوئی آج
ہاں آج ہوگئی ٹھنڈی یہاں ہو گئ
ہاں نائن ہوئے میں کٹ ٹو گی نا دس منٹ اور دس
اگر میں چھ بجے ہوگی نا فری تب میں یہاں سے کروں گی آپ کال آف رکھنا ایپ کھولا رکھیے میں پھر کروں گی یہاں سے پھر آپ کرنا ہو گئی پھر نہیں تھی اگر چھ بجے سے پہلے ہوئی نا کروں گی اس سے پہلے جب میں فری ہو جو گی تب میں کروں گی مجھے پتہ نہیں آپ کو پھر سو کو جانا ہے پھر آپ کو شام کو ٹائم ہوگا سب کو کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے
مجھے تین بجے اب اب پتہ نہیں ہے کہ ٹائم مت چینج ہوگا مار
نہیں ٹائم کہاں چینج ہوا یہی ٹائم ہوگا
میں دیکھوں گی نا بول رہے تھے کہ صبح مت مطلب ٹائم مت چینج ہوگا تو دیکھوں گی
آپ دیکھنا اگر ٹائم ہو جائے اب پھر بھی میں آپ کو شام کو کال کر سکتے دوپہر میں مت ہوگی آپ گھر پے
ارے ہم آج ہی کمپلیٹ کریں گے تو پھر کیا مجھے آپ سے
ہو گئے ہو گئے کاٹو
نہیں نہیں ابھی دو منٹ آج نہیں ہوں گے کمپلی آج ہی ہوں گے کمپلیٹ تو کل کیا کرنا ہے پھر میں کاٹوں گی